ہیلو
نا
ہیلو
ہاں
ہاں آواز ا رہی ہے ہیلو
تمہاری آواز نی اری ہیلو ہاں
ہاں بولس کیا بولی
وعلیکم السلام کہاں چلی گئے تھ
السلام علیکم
وعلیکم السلام بولو ہیلو ہیلو
ارے ہی
اواز اواز ارہی ہیلو ہیلو سنا
ہیلو
اواز ا رہی ہے ہیلو
ہاں
تمہاری کچھ بھی نہیں کر رہی ہو بیٹھی ہوئی ہوں
وہ اچھا بیٹھی ہے
تم کو یاد کیے
اچھا شکریہ یاد کرنے کے لیے مصروف تو نہیں ہے نا
نہیں نہیں بالکل
اچھا تو ابھی ہم مووی دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے نا
کون سی مووی دیکھ رہے تھے
ایک ہے ہارر کئی مووی یوٹیوب پہ چل رہا تھا اتنا اتنا ڈراونا موی بھی نہیں دیکھو
کون سی کون سی کون سی موی ہے مووی کا نام بتاؤ
ارے ایک مووی تھا نا ہیڈ فول کر کے نام
ڈیٹ فول
ہاں بہت ہی دم کیا ہی بولے تم ہارر سے بھی ہرر مووی
نہیں نہیں دیکھی ہ شاید ہی میں لن بھیجنا کبھی میں بھی دیکھوں گی ٹھیک ہے
ہاں ایک دم د دی بہت ہی خطرناک ہے ہاں فن ٹایپ کے لیے ٹھیک ہے اکیلی اکیلی نہیں دیکری نہ م ا ڈر جئی
نہیں نہیں ساتھ میں دکھھیں گے مھے کیا میرے فرینڈس ہیں نا یہاں پہ اوپر اس کے ساتھ بھی بیٹھی لے
تو ٹھیک ہی ہے کل کل کہاں جائے گی کل سے ڈیوٹی میں جائے گی
نہیں کل سنڈے کل چھٹی ہے نہ کل میں آرام سے گھر پہ رہوں گی ریسٹ کروں گی
ہاں تب تو صحیح ہے س ڈرائنگ وغیرہ بتاتی ہے کیا
ہاں
آتا ہے
آتا ہے
واہ ہم کو بھی سکھا دو تو
ارے کیوں ڈائگرام نہیں بنائی تھی کیا یاد نہیں ہے بیو میں کت تو ڈائ گرامس تھے نا
ارے وہ ڈائگرامس الگ ہے اور جو جو ایسا آرٹ ہوتا ہے نا جیسے کہ کوئی پرسن کا بنا رہی ہے ہاں ہاں ویس ہاں ویسا والا آرٹ
میں بناتی تھی پہلے بہت ابھی تو ویسا ٹائم نہیں ملتا ہے ابھی کام سے روم روم سے کام
ہم ایک بار بھی ٹرائی نہیں کیے ہیں پتہ ہے ہم کو بس وہ والا آتا ہے جو ایک اردو میں فونٹ نہیں ہوتا ہے
ہاں
ہاں اس ٹائپ کا ہم کو بنانا آتا ہے تو ایک دو بار ٹرائی کی ہے بس وہی سب آتا ہے بنانا باقی ایسا آرٹ وغیرہ ہم کو نہیں آتا ہے
نہیں میں ایک وہ جو رات میں صرف بلب جلتا ہے نا کئی روڈ پہ سڑک پہ تو ویسا سین ایک بنائی تھی میں تم کو بھیجوں گی دیکھنا
ہم کو بھی سکھا دو یار ہم بھی بنائیں گےامپریس کریں گے کسی کوبھی
ایک دم ایک دم
کوشش تو کرنا چاہیے بنانے کا
فی الحال ابھی نو بج رہے ہیں کیا کر رہے تھا کھانا پینا ہو گیا
ہاں ہاں ہو گیا ہو گیا کل اس دن پتا ہے ہم لوگ گئے تھے مطلب کی فرینڈ سب گئے تھے پروت بہار ٹھیک ہے گھومنے کے لیے
ہاں
وہاں کا مطلب پہلے جو ہم لوگ گئے تھے نا ایک دم پورا شانت تھا اور بہت کچھ مطلب امپرو نہیں ہوا تھا بٹ
کیوں گئی ویڈیوز اس پہ تو دکھ رہا ہے نا کہ بہت اچھا اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے کلرس
ہاں ہاں ہاں اور کیا بولتے جھولا وغیرہ بھی بہت اچھا بنایا ہے مطلب ابھی کا موسم میں بارش ہو رہا ہے نا تو وہاں کا اور وہاں کا پیڑ سب میں فلاور اتنا اچھا مطلب لگائے نا کہ فوٹو اتنا ہی اچھا آئے گا کل دیکھی تو
ارے تو اس ٹائم میں وہاں پہ پھول نہیں تو پکا میں جاتی وہاں پہ
اتنا اچھا مطلب لگتا ہے نا ابھی پہلے سے بہت زیادہ امپرو ہو گیا ہے سب چیز
ہاں نہیں میں دیکھی ویڈیوز پہ بہت اچھا کلر ڈیکوریٹ کیا گیا ہے وہاں پہ
ہوں اور ہم لوگ جب گئے تھے تب ایک دم خالی تھا تو اور اچھا لگا تھا جھولا وغیرہ بھی بہت اچھا سے بنایا گیا ہے اور پہلے کاجو ہم لوگ ایک بار گئے تھے تو روم تھوڑا سا ٹوٹا فوٹا ایسا تھا بٹ ابھی وہ روم ہٹا کے دوسرا جگہ پہ روم بنایا گ کیا ہے بہت ہی اچھا واش روم کا بھی بہت سویدھا ہے اس میں
ہاں پہلے یہ نہیں تھا پہلے یہ نہیں تھا اور پانی کا نل بھی پہلے ٹوٹا ہوا تھا اس میں سے ٹھنڈا پانی آتا ہی نہیں تھا
ہاں اور اس بار پا پانی وغیرہ کا بھی ٹھیک ٹھاک ہے وہاں پہ سویدھا
اس بار میں گئی کر تو پکا دیکھوں گی میں وہاں
ہاں اس بار جب آئیں جب آؤ گی نا تب ساتھ میں چلینگے دیکھنے کے لیے بہت اچھا لگ رہا تھا صحیح میں ویسا ویسا ہی دادنا کبھی وہاں پہ امپرو ہو جاتا تو اور بھی اچھا لگتا نا
ہو جائے گا دھیرے دھیرے ہو تو رہا ہے سب کچھ اب تو پہلے جیسا وہاں پہ کچھ بھی نہیں رہا
اب پتا ہے وہاں وہاں کا جو شام پور کا جو برج نہیں تھا
ہاں
اس اس بار جو بولا تھا کہ نیا بنے گا بس پتا ہے آدھا بن ہی گیا بس اور پانچ چھ مہینہ لگے گا پورا بننے میں
اچھا
اتنا پانی اس بار بارش میں اتنا بارش مطلب پانی بھرا ہے کہ دو تین بار باڑھ بھی آ گیا ہے وہاں پہ
کہاں یہ یہ میرے کو نیوز نہیں پتا تھا
پر اس بار دو تین دن پہلے ہی ایک چھوٹا موٹا باڑ آیا اتنا پانی بھر گیا تھا اور اس بار پول بھی بن رہا ہے تو تم ہی سوچو کتنا اتنا اچھا ویو لگیگا دیکھنے میں پول بنے گا تب
ٹھیک ہے دیکھی میں میں ادر کنٹری میں جو ہو رہا ہے نا وہ ساری دیکھی یہاں دیکھا ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھی ہم نے
نہیں نہیں یہاں اس بارے ڈیم میں تھوڑا بہت چھوٹا موٹا باڑھ آیا ہے اس بار بارش میں وہی ہم سوچ رہی تھی کہ کا جا پاتے
نہیں نیوز میں تو دیک ہی مطلب نیوز میں دکھا ہے تھوڑا موڑا کہیں کہیں کا کہیں کہیں پلیس کا دکھ رہا ہے
ہاں
اب ایسے ہم لوگ ہم لوگ وہاں پہ بھی تو بارش ہو رہی تھی نا بہت دن دو تین دن سے بہت زوردار
ہاں بہت زور سے بارش اب اب پتا ہے ہم لوگ کے گھر کا پانچ چھ کو جو پپیتا کا پیڑ نہیں ہے وہ سارا مر گیا مطلب گر گیا پورا ایک دم زمین سے اکھڑ گیا اتنا ہے ہاں اتنا آن دہی اتنا آندھی اور اتنا بارش کی مطلب کی اتنا مضبوط پیٹ نہیں ٹکا زمین پہ سارا بک گیا اتنا خراب لگ رہا تھا نا دیکھ کے ابھی ایک بھی پیڑ نہیں ہے پپیتا کا اور جو ایک امرود کا پیڑ تھا وہ بھی گر گیا
سیی
آ اتنا مطلب ہانی ہوتا ہے نا بارش کی وجہ سے
ہاں وہ تو ہے بہت جگہوں میں تو ہو جاتا ہے
ہاں وہی چیز نہ اور اس بار پتہ ہے ایک گاؤں میں جو اس بار جو بادل بہت زور سے کڑکا تھانہ تو ایک چھ سال کا ا بچہ تھا میل میں تو ان کہو گیا
ہاں یہ نیوز جامتاڑا کا ہی تھا نا
ہاں ہاں جامترا کھائی گاؤں کا تھا اتنا دور سن بتا ایک مطلب دو بیٹے بیا تھا وہ جو چھوٹا بیٹا تھا نا وہ آگ آگے جا رہا تھا ہاں
میں دیکھی وہ نیوز میں دیکھی میں
ہاں پھر اس کے بعد جو بارش ہوا تھا تو اس میں ایک جو فیملی میں ہی آگ لگ گیا تھا ایک گھر میں
ہوں
اس کا گھر کا مطلب
یہ نیوز نہیں دیکھی میں جہاں پے آگ لگا تھا
ہاں ہاں وہ ایک ایک پرسن مطلب ڈیٹ کر گیا تھا باقی سب گھائل ہو گئی تھے بٹ لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے کے ٹھیک ہو گیا بولو
ہاں
لیکن وہی ہوتا ہے نا کہ بادل وغیرہ میں بہت ہانی ہو جاتی
ہاں ویسے تو جامتارا میں بہت نہیں نہیں نہیں جامتڑا میں تو بہت سارے ایکسیڈنٹس وغیرہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے
ہاں یہی تو بولے ایک دن میں دو دن پہلے جا میں بہت بڑا طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے
ہاں میں بھی دیکھی ہوں
بس ٹھیک طریقے سے بس باہر ہو جائے پتا روڈ وغیرہ کچھ زیادہ ہی مطلب کہ سلیپ کر دیا ہے نا تو اسی لیے کچھ زیادہ ہی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے
او
پولیس بھی کیا جو کرے گی
سچ میں
پتا ہے یہاں پہ نا دو کل اور پرسوں اس کا لگاتار کیام کیا بولتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس کا تو تم کو کچھ بنوانا تھا کیا
ہاں میرے کو ڈرائیونگ لائسنس بنانا تھا
تو کیمپ جب لگا تھا تو کہیں نہیں دیتی کوئی گھر کا آدمی دے دیتا نا
ارے نہیں میں بس ایک دن ہی دیکھی وہ اور مطلب اچانک سے سب غائب بھی ہو گیا
تو پہلے بتاتی تو ہم بھی کر کے رکھتے اچھا کوئی نہیں یہاں کچھ دو دن بعد یہاں پھر سے کیمپ لگے گا کیا بولتے ہیں کررمٹا بلاک میں
ہوں
تو وہاں تو نہیں جا سکتی ہے نا جامترا والا ہی دتی تو وہ صحیح رہتا وہ تو ختم ہو گیا
ہاں
کوئی بات نہیں نا ڈائریکٹ آفس پتا ہے اس بار جو کیا بولتے ہے لائسنس والا ہے نا اس میں پیسہ کچھ زیادہ لگ رہا ہے بنانے میں اور ٹائم بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے ایک ایک انسان بولا
اس بار اگر ہم کو ہوا نا تو میرے کو بولنا ٹھیک ہے
ہاں ہاں ٹھیک ہے اس بار کیا کیا بولتے ہیں نا کہ بہت دن لگ جاتا ہے بنانے میں اگر پہلے ہی اگر بنانے دیکھے کی میرا ہاں ایک س سمے بن جائے گا تو اس کے لیے پیسہ لگ رہا ہے بہت زیادہ کم سے کم پہلے تو پانچ ہزار لگتا تھا بنانے میں
ابھی دیکھتی ہوں میں اگر پھر سے لگا تو میرے کو پلیز بولنا
ہاں ابھی اور نہیں اور نہیں لگے گا بس وہ دو اور تین کو ہی تھا اس سال والا
نہیں نہیں اگر کہیں بھی اگر کچھ بھی پتا چلاو تو میرے کو بولنا ٹھیک ہے
ابھی لگ تو رہا ہے کیمپ لیکن اس بلاک میں نہیں لگ رہا ابھی لگ رہا ہرمڑا بلاک میں لگنا باقی ہے اور باقی سب بلاک میں باقی ہے لگنا
ھمم
ادھر نہیں جا سکتی ہے نا دینے کے لیے
نہیں نہیں
ہاں وہی تو یہی دینا پڑے گا
وہی فوٹو میرے کو بتا نا پلیز ہاں
ہاں ہوگا تو ضرور بتائیں گے انشاء اللہ ہو جائے گا
ھمم
ابھی ابھی تم لوگ کھانا کب کھائے گی ہو گیا
نہیں نہیں اب جاؤنگی میں کھانا کھانے
اور تبھی رات میں کیا بنتا ہے
روٹی
بس روٹی سبزی نا
ھمم
تب تو اچھا ہی ہے اچھا ٹھیک ہے تب جاؤ کھانے ہاں
ٹھیک ہے بائے
اللہ حافظ
اللہ حافظ